ہیلو
ہوں السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت
ہاں خریت سے اپنا بتاؤ
ابھی ٹھیک ہی ہے الحمد للہ اور تب ابھی کہاں گئے تھے
ہ
ہاں
ہیلو
پوچھ رہے کہاں گئے تھے
کہیں نہیں بارش ہوا ہے پورا زور
ہاں ادھر کام و
بہت چھوٹا چھوٹا بند ہاں مور کات نہیں
بار ج بارش میں مور بھیگتا ہے ٹھیک ہے نا
ال مورنی
مورنی نہیں وکتا ہے نا آ آدمی بھی نہیںک آدمی بھی نہیں بک سکتا بارش میں مورے بک سکتا ہے
اچھا
ہوں
ایسا بات ہے اور بتاؤ پڑھائی لکھائی
الحمد للہ ابھی تو سب ٹھیک ہے کل تو کالج جاؤں گی
کل
پس بار ہوں ہوں کیا بولتے ہیں ڈاکٹ
کل کا ہے کل کل کل کا ہے ٹریننگ کے لیے
م ز بولے تھے نا کہ جو اسکول آبزرویشن ہوگا نہیں نہیں نہیں جو اسکول آبزرویشن ہے نا تو اس کے لیے سر لوگ بولے ہیں کہ کہ آ کے جو اپنا نئرسٹ کالج یہ اسکول ہے اس کا ا دیکھ لینا کیونکہ ابھی آبزرویشن میں وہی والا اسکول ملے گا جو چوز کریں گے اور بع میں جو پی اوٹی کا سمرور میں اس کے لیے بھی شاید وہی والا اسکول مل سکتا ہے
ہاں
اس لیے وہی سوچ رہے ہے کہ بس سے جائے گی اس سے کیونکہ بارش بھی ہوگا
کالج کا نام کیا ہے پورا
میرا
ہوں
اب میموریل ٹیچر ٹگ کالج ٹیچر ٹگ کالج
اچھا
نام کا ہی کالج ہے پیسہ لینے میں ایک دم ماہر ہے
پیسہ کے لیے ہی تو کالج کھولا ہی ہے ڈگری لو پیسہ دو
ہ بس پرائیویٹ کالج میں ہی وہ والا سسٹم ہے باقی سی ایمی کالج میں کہاں ہےس ایمی گورنمنٹ کالج میں ایسا
ہم لوگوں کا کالج میں بہت پیسا لگتا ہے
کتنا اس بار کتنا لگا
ایڈمیشن کا آٹھ ہزار اور فارم فل اپ کا ایک ہزار اوررے اسائنمنٹ کیا لگ بھگ پانچ سو
مطلب ٹوٹل دس ہزار کے آس پاس لگ ہی جائے گا
ہ دس ہزار کے آس پاس لگ جائے گا ایزام دو چار دن
بتاؤ جیسا ہاں جیسا ایم اے ہے ویسا ہی بییالیس والا بھی ہے تو اس میں ایڈمیشن میں کتنا لگا بتا ہے کم سے کم تو انیس ہزار ایڈمیشن میں لگا اور نہیں نہیں بیالیس میں بیالیس بیچلر آف بیچلر آف لیبورٹری سائس ہاں تو اس میں انیس سو در لگا ایڈمیشن میں اس کے بعد جو فارم وغیرہ ہوا
تو کیا تم اولاگ کر رہی ہے
اس میں اس دو ہلہ نہیں نہیں ہم کر نہیں رہے کرنے کا وہی سوچ تھے اس بار ہاں
کتنا ڈگری لگی ت
نہیں دن ایسا نہیں ہوگا کیوںکہ آنے والے ٹائم میں ویکینسی بی ایڈ کا نہیں ہوگا ای کا ہوگا بی ایڈ ای کا
ہوں
ہوں بیلس میں بھی دو پارٹ ہے نا پہلے بیالیس کرنا پڑے گا پہلے بیالیس کرنا پڑے گا ویسے میں اس کے بعد ایم لس کرنا پڑے گا ماسٹر میں تب جا کے ہوگا
اچھا ہم ایم آئی کر رہے ہیں یہ واللا کر کے کوئی فائدہ ہوگا ہم کو
پی ایچ ڈی کرو تب فائدہ ہوگا
پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بنیں گے
کچھ رکھا ہوا ہے ایم ایم ا ویکینسی بھی کم نکلتا ہے اس کا
میں کیاچھ رکھ رکھا رہے گا اور کسی میں کچھ نہیں رکھا ہے
اچھا کیا رکھا ہے نے بتا تو
کچھ نہیں رکھا ہے کچھ نہیں چھوٹا موٹا ڈگری ہے کیا رکھا ہے اس نے
ایک ڈگری رکھا ہوا ہے وہی لینا ہے نا اسی لیے
ہوں بس
نہیں نہیں آنے والے جو ٹائم ہے نا اس میں بیالیس کا ہی زیادہ تر نکلے گا اس لیے کیونکہ اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے اور باقی جو بڑا بڑا کالج ہے اس میں بھی اور اس کا جو پوسٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے اسی لیے
او بتا دینا ہم کو اس کے بارے میں تھوڑا
ایک دم ضر ضرور کایں نہیں بتیں گے ہم سوچے یہی کریں گے ایم ای نہیں کریں گی
کب سوچ لیے ای سب بتا ہی نہیں ابھی بتا رہی ہے
سوچنے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بتاؤ تم
وہی تو جب بیٹھے رہتی ہے فالتو تب سوچ لیتی ہے جن سا
پالتو ہی بیٹھے ہی رہتے ہیں تو
وہی تو ہم بھی پالتو بیٹھے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سوچ ہی لیتے ہیں
ہاں جیسا کہ خود کیا سوچتا ہے
ہ نہیں بتا سکتے ہیں
ال بتا بھی سکتا ہے ہم کون سا سب کو سب کو جا کے بتے والے ہیں
نہیں تھوڑا پرسنل ہے
اچھا اتنا بسنٹ ہے بتا نہیں سکتا ہے
ہوں
ہوں
کسی موڑ پر ملو تو بتا دیں گے
اچھا اس موڑ پہ جان
بازار کہیں بھی
جانے کا لوکیشن تو وہ چل جائیں گے
سباس چوک جامتا تھا
جان ہم دیکھے نہیں ہے نا کیسے جائیں گے بتاؤ ہاں چلے خود کا تو ٹھیک ہو جاؤ
ا ٹھیک ہی ہیں
ہاں ادھر اھر نیٹ ورک نہیں رہتا ہے نہ تو لوکیشن بھی نہیں چلےا ٹھیک ہے
چلے گا چلے گا یہ کال کیسے چل رہا ہے لوکیشن کیسے نہیں چلے گا تم بھیج دینا اس کے بعد دیکھیں گے ہم کیسے چلے گا کہ نہیں
اس ٹائم نہیں چلے گا ٹھیک ہے
وہ اس ٹائم نہیں چلے گا کوشش کریں گے آدھ ر ہم اگر اٹکائیں گے پھر بھیج دینا
آدار تیں نہیں ہو پائے گا تب کیا کرے گا تب گھوم کے جانا پڑے گا
تمہارا نام لے کے کھج کوج کے چل جائیں گے
اچھا کون سا نام کون سا نام سے
تمہارا نام تو کم سے کم سات آٹھ ہے
باب رے
کوئی بھی نام لے لیں گے
ہوں
ہوں
ابھی دیکھو ابھی ہو جائے گا بارش پورا بادل کہہ رہا ہو کیا
چھٹا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے کرکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ وہانم سب کھیل رہا ہے
تم تو بولا کہ بارش ہو رہا ہے ادھر
چھوٹ گیا پھر ہونے لگا
ب بارش بھی سوچ رہا ہوگا نہیں گریں گے تو ایک دن
ہوں لاسٹ ہو جائے گا
ہاں کیک نہیں ملے گا نا پھر تیرنے کو
یہاں پر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے کرکٹ کا
ہوں وہی سب دیکھو وہی باقی ہے نا کیا کرے گا
نہیں بارش ہو رہا بارش ہو رہا ہے پھر بھی کھیل رہا ہے سوچو
نس ہے وہ نسا ہ یہ نہیں کہ تمارا سامنے ایکگزام ایکزام ک پڑھائی کرو لیکن نہ باہر بیٹھ کے بس دیکھو کرکٹ
کر لیں گے پڑھائی تم تھوڑا بتا دینا
ہوں ایم جیسے کہ ہم کر رہے ہم کو سارا کچھ
ہاں میں ایم اے کر رہ لیکن ت ہم سے زیادہ مطلب آگے کر رہے بی ایڈ تم کو ہم سے زیادہ آئیڈیا ہوگا
ایم ا میں بھلے ہی بی ایڈ بعد میں ہوتا ہے لیکن ایم اے اور بی ایڈ کا پڑھائی بہت الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تم اس میں ایم اے میں پڑ رہا ہے اپنا سبجیکٹ بی ایڈ میں ہم اپنا سبجیکٹ پڑھے ہیں
تم اپنا ہی سبجیکٹ بتے نا اسی کو ملا کے لکھ دیں گے ہم تو ماسٹر ہی ڈگری نا
پھرری بھی پڑے گا اس میں پڑھ پائے گا بتاؤ
ہوں
بی ایڈ میں سی ڈی پی وغیرہ ہوتا ہے نا ایم اے میں تھوڑی نا ہوتا ہے ہم کیسے جانیں گے
وہی تو ہم بی ایڈ میں کیسے جانیں گے تم کیا کیا بول رہے ہو وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے
ہوں وہی چیز تو ہے
لیکن وہی ہے بی ایڈ والا میں اپنا سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے تھا پڑھائی لیکن نہیں ہوتا ہے کبھی بھی سب کا ایک ہی سبجیکٹ جو پڑو سب ایک ہی پڑھو
بی ایڈ میں
ہوں بی ایڈ میں جو آنرس پیپر ہے وہ اس کام کہاں پڑھائی ہوتا ہے اس کا ایگزام بھی نہیں ہوتا ہے
تمہار آنر کیا پالیٹیک سائنس
ہم میرا پولٹیکلی ہے لیکن وہی ہے کہ کالج میں ایک بار بھی پڑھائی نہیں ہوتا ہے نہ ہی جو اپنا سبجیکٹ ہے اس کا ایگزام ہوتا ہے بس ڈائریکٹ پیو ٹی کے لیے ملے گا ٹریگ ے اس میں ج کے ڈائیکٹنابجیکٹ پڑاؤ جو پڑھانا ہے ہاں ٹرینگ کے ٹائم ایسے میں نہیں پڑھائی ہوتا ہے جو ایم ا میں جو ایم اے بی اے میں جو پڑھے ہیں وہی سبق یا پھر خود سے پڑھو اور پڑھاؤ
کالج سے آنرس پیپر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے
وہی چیز تو ہم پڑھے نہیں ہیں کیا جا کے پڑھیں
کل تم کل کیا آبزر کیا ہے
اسکول آبزرویشن کے لیے جانا ہے آبزرویشن
ابزرویشن
ہاں
کیا کیا ہوگا اس میں
اس کو آبزرویشن میں وہی ہوتا ہے کہ جب ایک مہینے کے لیے دیا جائے گا ایک ہی اسکول وہاں پہ جاؤ گے اسٹوڈینٹ کو پڑھاؤ گے اور آبزرو مطلب آبزرو کرنا ہے کہ بچہ سب کیسے پڑھ رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تم سے کنیکٹ
مطلب چھوٹا موٹا ٹریننگ جیسا ہی ہے نا
ہاں ابزرویشن میں بس جو ایک ڈر ہوتا ہے نا فرسٹ ایکسپیرئنس اس کے لیے بھیجا جاتا ہے باقی جو تھری منتھ کے لیے ٹریننگ بھیجا جائے گا سیمسٹر فور میں وہ زیادہ معنی رکھتا ہے
ہوں تو ٹریننگ کا مینجمنٹ ہوا
ہ فی الحال تو ابھی نہیں ابھی دیکھ
مطلب جب تک لوکشن نہیں دےا تب تک مینجمنٹ نہیں ہوگ
ا ویسا وہ بعد میں بھی ہو جائے گا مینج تو کرنا ہی پڑے گا کیوںکہ اتنا دور پاسبل نہیں ہے ڈیلی آنا جانا ر سے بایو میٹرک کر دیا ہے تو اور دقت بس اس بار نہ کرے تو ہی اچھا ہے بایومیٹرک ہو جائے گا تو جانا پڑے گا روز
ہاں باو مٹرک شاید ہوگا
ہوا ہے کچھ اسکول میں بٹ ہوں اس بار کیا ہے اگلی بار بھی کیا تھا تو جو ٹریننگ میں جا رہی تھی ان لوگ کا نہیں ہوا تھا اس بار پتا نہیں کیا کرے گا جائیں گے فرسٹ دن میں تو پتا چلے گا
باو ممیٹرک میں روز دینا پڑے گا جا کے اٹینڈنس
ہاں جو اسکول کا ٹائمنگ ہے اسی ٹائم میں جانا پڑے گا
ہ اور وہی مطل رینگ میں بچہ س کو پھانا پے گا جیسے نارملی پڑاتے ہیں
ہم بی سوچ رہے کون سا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے آپ پلیٹیکل بھی ابھی تک کچلی دیکھ دیکھھیے تک نہیں ہے بچہ لوگ کہاں وہ لوگ دماغ کھائے گا جب اس بار ایسا اس میں جب اسسمینٹ کے لیے گئے تھے اس ٹائم بھی میرا دماغ کھیا سارا بچہ سے اورب جب پڑانے جائیں گے نہیں تو اور خراب
بچہ سب خود ٹاپک نکال لے گا جو آسان ہوگا
ہ بچہ سب کو زیاد تر مڈل اسکول میں بچہ لوگ کو آتا ہی نہیں کہ کون سا ٹاپک کس سبجیکٹ کا ہے ٹاپک
ہوں مطلب کوئی بھی چھٹا موٹا ٹپک اسی کے بارے میں پڑا دینا بچہ بچہ ہی جیساے گا
ہوں وہی چیز تو اب جائیں گے فرسٹ دن میں س ہوگی اس کا ایکسپیرئنس ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
رولا اسکول کا کیا ہوا جو جس کا ٹریننگ کر رہے تھے کچھ دن پہے نہیں جاما میں